ہلو
اللام علیکم
وعلیکم السلام
اور کیسے ہو
ب سب کھ رہےتے ہیں آپ بتائیے سب کیرت ہیں
بس بس ہماری طرف بھی سب بڑھیا ہے
اور والد صاحب خریت سے ہیں آپ
بالکل سب بڑھیا ہے اور ٹکا وکا ہو گیا کیا آپ کا
جی
اچھا اچھا اچھا ہ ہو تعلیم وغیرہ کہاں مل رہی ہے ان کی
جی
تعلیم وغیرہ کہاں دلا رہے ہو مدرسے میں دلا رہے ہو یا اسکول میں دلا رہے ہو
ابھی تو اسکول میں جا رہے ہیں تعلیم ملنا بہت ضروری ہے تعلیم سے انسان جلا ح سے نکل کے ان کی طرف جاتا ہے
بالکل بالکل بائی دیکھی جائے تو یہ تعلیم بس تو ہوتا ہے کیا ہے ویسے
تعلیم مطلب ہے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا
بالکل بالکل
بھی عمر میں لے سکتے ہیں نا
بالکل بالکل بالکل کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتابوں سے ملنے والا علم زندگی سے ملنے والا تجربہ ہی نہیں ہوتا تعلیم کا ایسا ہوتا ہے جو اپنے اندر گرن کی جاتی ہے جو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں
جی
ویسے یدی دیکھا جائے تو تعلیم کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے
تعلیم انسان کو کیا کہتے ہیں مکمل ہو جاتی اس کی زندگی اور جلاحاد سے نکال کے ان کی طرف لے جاتا ہے اور تعلق بھی ایسا ہی رکھنا چاہیے جی جی جی
بائی تعلیم سے جو ہے دنیا میں کیا ہے نئے نئے آوشکار ہوتے ڈاکٹر بنتا ہے ویکتی انجینئر بنتا ہے ٹیچر بنتا ہے
مکمل ہو جاتی ہے ج جو جس ک نے شامل لے لی
جی بائی دیکھے جائے تو یہ تعلیم کے فائدے بھی کچھ ہوتے ہوں گے ہاں جی
ہاں جی صحیح آپ فرمائیے آپ کو نہیں لگتا ت تعامل لین بہت زیادہ ضروری ہے
میرے حساب سے دیکھا جائے تو تعلیم تو بہت ضروری ہے ایک ویکتی کے جیون کے لیے بھائی اس میں کیا ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے اپنی دماغ تیز ہوتا ہے شریر کا بیلنس بھی بنا رہتا ہے اس سے
جی
تعلیم جو ہے انسان کی جو بدھی ہوتی ہے نا اس میں اضافہ کرتی ہے دنیا کو بہتر سمجھنے میں بھی مدد کرتی ہے تعلیم جو ہوتی ہے وہ
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں
بھائی ہر ایک اسٹوڈینٹ جو ہے اس کا ایک سپنا ہوتا ہے وہ تعلیم گن کرے چاہے وہ کوئی مدرسہ ہو یا کوئی اسکول ہو اس اسے یا اپنے جو بھی بڑے ہیں یا بھی بچے ہیں ان کو تعلیم سکھانی چاہیے تعلیم دلانی چاہیے میرے حساب سے تو
کیا خوب ہم فرمایا آپ نے ماشاء اللہ ہمارے بھی والے سب ہمیں تعمیل دیتے آئئے بچپن سے اب ہم اپنے بچوں کو ملتے رہے تاکہ ان کا رخ جو ہے اچھے سے مکمل ہو جائے کی زندگی
بالکل ب تعلیم لینے کا ادھیکار سبھی کے پاس ہے اور سبھی لے سکتی ہیں نارملی جو بھی ہوتا ہے
مجھے صحیح فرمانے ہیںپ اور پھر تعلق بھی تعلق بھی رکھنے چاہیے
بالکل بالکل سماج کی ترقی پر جو ہے تعلیم سے کیا
اب کوئی اگر تعمل لے رہا ہے تو اس کے کیا کہتے ہیں اس کے کیا کہتے ہیں مکمل کرنا چاہیے کہ وہ انسان پڑھ سکے اسے اچھی تعمیر مل سکے
بالکل بالکل بھائی جو تعلیم ملا ہوا ویکتی ہوتا ہے مطلب پڑھا لکھا ویکتی ہوتا ہے وہ پورے سماج کو بدل دیتا ہے
جی اور اس کی توہین تو بالکل بھی نہیں ہو کرنے چاہیے کہ بھائی تامل لینا پڑھنا سب کا ادھیکار ہے
بالکل بالکل بالکل تھوڈی مشکلات کی بات تو آتی ہیں تعلیم میں ایسی نہیں ایک کوئی سمبل
ہر ایک چیز میں نفع نقصان تو ہوتے ہیں
بالکل بالکل بالکل بائی اتحانوں کا دباؤ بھی رہتا ہے آج کل جو ہے مہنگی تالیم میں بھی ہو رہی ہیں ھائی ہر کسی کو اچھی تعلیم تھوڑی مل پاتی ہے
بالکل کہیں نہ کہیں
بہت زیادہ خرچے ہیں تعلیم پر بہت زیادہ فیسیں ہو گئی ہیں بائی آج کل آمی بے روزگار بھی تو ہےیں
صحیح فرما رہے ہیں آپ
بائی صرف ڈگری پر ہی دھیان نہیںینا چیے چاہیے آج کل ویکتی کو ہنر پر بھی دھیان دینا چاہیے
جی عمر کا تجربہ بھی ضروری ہے اور کیا کہتے ہیں تعمل تو ہم ہر عمر میں سیکھ سکتے ہیں اس سے کا سکتے ہیں
بالکل ا تعلیم کے لیے کوئی عمر تھوڑی ایک اسپیسیفک
ہمارے بچے بھی ہمیں ہمیں تامل دے یہ تھوڑی ہمارے والد صاحب ہی تعمل دے سکتے ہیں ہم بھی تو کسی چیز کی انہیں تعمل دے سکتے ہیں
بالکل بائی ہو سکتا ہے ضروری تھوڑی ہے کہ بڑے ہی چھوٹے کو د کبھی کبھی تو چھوٹے بھی بڑوں کو دے دیتے ہیں
ا
تو آپ کے بچوں کو تعلیم کی جو ہے ویوستھا مدرسے میں ہی ہے یا اسکول میں ہے
جی ہم تو کیا کہتے ہیں یہی ہمارا ہے کہ جو ہے تمل ہمارے بچوں کو اچھے سے ملتی رہے اور ہم تو ویسے بھی کیا کہہ رہ ہیں تجربے کی بھی تعلیم دیتے ہیں اسکول میں بھی تعلیم دلوا رہے ہیں باقی جو ہے مکمل ہو ج ان کی زندگی اور یہ بھی کیا کہتے ہیں جلحت کے اندھیرے سے ان کی روشنی میں آ جائیں
واہ کیا سوچے ب آج کے نوجوانوں کو کے لیے کچھ تعلیم کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گے
ہر ایک چیز کے لئے کیا کہتے ہیں جو ہے ہر ایک کام کے لئے ہر ایک انسان کی تعمیل کی سوچ کے لئے صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے
بالکل کیا بات کہی ہے آپ نے ایک تعلیم انسان کی سب سے بڑی طاقت جو ہوتی ج وہ آج کے زمانے میں تعلیم ہی ہے وہ ویکتی کو سماج کو بڑے پیمانے پر آگے بڑھا سکتی ہے
بہت خوب فرمایا آپ نے
سماج میں اپنے پریوار میں جو ویکتی تعلیم کا تعلیم جسے آتی ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی بول سکتے
مشقت بھی تو ہوتی ہے اگر آپ کیا کہتے ہیں کہیں نہ کہیں پیسوں کو لے کے کہیں نہ کہیں دبااب کو لے کے مشکلات بھی ہوتی ہیں
ہاں ہاں
اور فی فیس اور خرچ ب اگر آپ اسکول میں لیتے ہ اور ڈگری کی آج کل تو لوگ ڈگری کی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اپنی زندگی میں
بالکل بائی اننر پر آدمی آج کل بہت کم دھیان
ہاں جی پر جبک کیا کہتا ہے تعلیم میں ہنر اور تجربہ
دونوں بالکل بالکل بائی تعلیم صرف نوکری پانے کا نظریہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک انسان کو بہتر بھی بناتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ تعلیم ایک وہ محاورہ ہے شاید کے و تعلیم وہ دولت ہے جو نہ چوری ہو سکتی ہے نہ ہی ختم ہو سکتی ہے
میرا تو یہی کہنا ہے میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ کیا کہتے ہیں نوجوانوں کے لیے جو ہے یہ پیغام ہونا چاہیے کہ جو ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے سبھی کے تعمیر کو محنت جو ہے کل کامیابی بنتی ہے آج کی محنت
بالکل بھائی ہوتا کیا ہے کہ آج کل ویکتی جو ہے تعلیم کو کم توجہ دے رہا ہے
جی جی اور آپ اگر تامل لیتے تو اس کا نتیجہ بھی آپ کو اچھا ہے ملتا
بالکل بھائی وہ ویکتی کو کہیں بھی کھڑا بھی کر سکتی ہے اچھے مقام پر ویکتی پہنچ جاتا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ
جھ
اور آپ کے بچے کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں ویسے
جی تھرڈ میں اور اس میں فسٹ
پہلے اچھا اچھا میں بھی ایک ایڈمیشن کسی مدرسہ کوئی اچھا سا ہو اس میں کروانا ہے
ہاں جی جی جی
ہے آپ کی طرف کوئی اچا
مدرسے میں تو جو ہے ڈسپلین بھی سکھایا جاتا اور اچھے سے اچھی تعمیل د دی جاتی ہے
کیوں مدرسے میں جو ہے استاد جی جو بھی ہوتے ہیں وہ ایک اچھے ویوہار والے ہونے چاہیے جس سے کہ بچوں کو کا من لگا رہے
جی جی صی فرما رہا ہ خوب
سب چیزوں کا دھیان رکھا جانا چاہیے نا جس سے کہ بچوں کے دماغ کو کوئی دشپرھاؤ نہ پڑے
جی آپ کافی خوش مزاج انسان ہیں
شکریہ اور سنائیے تعلیم وغیرہ کدھر آپ کے سستی ہے یا تھوڑی بہت جیسی سبھی جگہ جو تعلیم مہنگی ہوتی جا رہی ہے آپ کی طرف کھ کیسا سبھاؤ ہے ادھر کا
یہ تو دیکھ نبر کرتا ہے آج کل اسکول کے اوپر
یہ بھی صحیح بات ہے
ہ اگر ہمیں اپنے بچوں کو بہتر سے بہترین تعلیم دلانے ہے تو مسکرات مشکلات تو ہوتی ہوں گی ہمیں بھی
لگر تعلیم کے کوئی میرے حساب سے دشپربھو تو نہیں ہونے چاہیے
جی
دشپرھؤ جیسے کوئی پازیٹیوٹی ہوتی ہے نا تعلیم کی اس تود نگیٹوٹی تو کوئی ہے ہی نہیں ہے اس کی ا نہیں
باقی تو کیا کہتے ہیں ہمارے والد صاحب نے بھی ہمیں اچھی تعمیل دی ہے ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچوں کو بھی اچھی تعلیم ملے ہم سے بھی ملے ہمارے تجربے کی ملے ہمارے والد صاحب کے تجربے کی ملے باقی کیا کہتے ہیں ان کی یہ کیا کہتے تو امی نے تعمیل دلوانا اس اسکول سے مدرسے سے اور ہم خود بھی اپنے تجربے کی تعلیم دیتے ہیں ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے جلحت کے اندھیرے سے نکل کے ان کی روشنی میں جائے باقی تو کیا کہتے ہیں اللہ کا رحم ہے ہم پہ رحمت برس بچوں کی دعائیں ہماری دعائیں
بالکل بالکل کیا بات کہی ہے آپ نے کیا بات کہی آپ سے بات کر کر بہت خوشی ہوئی بالکل خدا حافظ خدا حافظ جسائے